ف
ہلو
ہیلو
ہاں السلام علیکم
حسان
ہوں اپ ٹھیک
ہاں
بس بیٹھے ہیں وہاں پہ شور آ رہا ہے
ہاں ابھی
ابھی ٹھیک ہے بولو
ہو گیا چائے ہو گیا کیا ناشتہ
ہاں ج جی ناشت ہو گیا
ہوں اچھا
ا ہو گیا
نہیں ہاں ناشتہ تو ہو گیا لنچ نہیں ہوا ابھی
کیوں
وہ لیو جیسے نا چھٹی کے دن میں لیٹ ہی ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ہے تو کیا اب لنچ اور ڈنر ساتھ ہوگا
وہ نہیں لیٹ سے کھاتے ہیں ننر اور لیٹ گیارہ ہو جاتا ہےر کھانے
اچھا کیا لیتے ہو لانچ میں آج
آج ابھی کھانا بنایا کے ختم ہوا ابو یہ بنانا کیا بولتے ہیں کچھ میٹ کی سادن بنانا
اچھا بچے ہیں آپ
ہاں
کتنے
تین
اچھا اچھا اللہ کو سلامت رکھیے نہیں نہیں میری شادی نہیں ہوئی ہے
اچھا اچھا ہوں
ہاں جی ارچنا
شکے
ہاں میں گھر والوں کے سامنے ہی ہوں
ا کیا ہیلو ہاں کیوں پوچا
ہاں میری بہن بیٹھی ہے سامنے بہن اور اس کا بیٹا
میں نہیں ہوں سنا ہے
اچھا
ہوں اچھا کیا لیا لنچ
لنچ میں تو بنا تھا میٹ اور یہاں پہ ایک سبزی بنتی ہے جس اس کا نام ہے کڑم اور ٹماٹر تھی اور کیا تھا اور
کڑھا وہ کس چیز کی سبزی ہے کھا
کڑم وہ اس کے ساتھ ساگ ہوتا ہے ساگ اور نیچے مولی جیسی ہوتی ہیں لیکن وہ مولی نہیں ہوتی دیی
ہوں
وہ میٹ کے ساتھ پکائی ہے اور چکن پکایا تھا اور اور ٹماٹر پکائے تھے تو لنچ بڑھیا طریقے سے ہو گیا ہاں ہاں لنچ بڑھیا طریقے سے ہو گیا سپیشل تو نہیں، ہمارا روز کا ایسے ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے
ہاں کیوں اتنا اسپیشل
بس عادت
ہوں
اور کیا ویج بھی کھاتے ہیں کبھی سبزیاں بھی ہوتی ہیں کبھی میٹ بھی ہوتا ہے کبھی ساتھ میں مطلب سب کچھ کھاتے ہیں الہ جو جو لکھتا ہے قسمت میں وہ وہ کھاتے ہیں ہ
کیا سے سے
پڑھائی تو میری ابھی نہیں چل رہ ت ہے ابھی کیا میری پڑھائی ہے ہی نہیں میں نے چھوڑیا پڑھائی بیٹھی ہوں اپنے ماما کے پاس فقٹذ؀ںوع
ہوں کیا پڑھائی پڑے
ہاں
کیا پڑھائی تھی آپ نے
زیادہ تو نہیں کیا میں نے بارہویں پاس کیا ہے
ہوں میں نے ابھی اتنا ہی کیا
ہ
ہوں اور
کو سمجھانے کے لیے کافی ہے خود کو سمجھنے اور دوسرا کو سمھانے کے لیے کہا کون سا نوکری ملنے والی تھی
ا تو
کون سا نوکری ملنے والی تھی جو ڈگگریاں حاصل کرتے
کیوں آپ کے اس میں نہیں کرتے کیا
ہاں
نوکری نہیں کرتے آپ کے
کرتے ہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن ملنی بھی تو چاہیے نا
ہاں ڈگری لینے پہ ملتا ہے
ہ
ڈگری لوگے تو ملتا ہے
ہاں
ڈگری لو گے
ڈگری یہاں پر تو ڈگری ہولڈر ایسے ہی پڑے ہیں
عرر
ویسے میرا ماننا ہے پڑھائی اتنی ضروری نہیں ہے
ہاں ٹیلنٹ ہے ہوں ہوں ہاں وہ تو ہے آپ کی سسٹر کیا پڑھ رہی ہے
ہ ہاں م کیا
سسٹر کیا پڈھ رہی ہے
سسٹر کچھ نہیں یہ اس کی شادی ہو گئی ہے یہ کل آئی ہے ایک دو دن کے لیے میکے ابھی آرام کر رہی ہے
اچھا ہ ہ آپ وہ بڑی ہے آپ چھوٹے ہو
نہیں نہیں میں بڑی ہوں وہ چھوٹی ہے لیکن ہمارے یہاں الٹا الٹا ہوا ہے ارے نہیں مجھے شادی نہیں کرنی ہے باقی اس کو اس کو تو ماما پاپا نے ہی کیا ہے ہمارے گھر میں لو میرج الاؤڈ نہیں ہے
اچھا کیوں نہیں کرنی شادی کیا برای ہے
اپ بھی دیکھیں گے آگے کہیں اور ابھی کیا مسئلہ ہے
ایج جاتی ہے نا
ارے کوئی بات نہیں ایج کا کیا ہے خود تک ہے
آپ سناؤ
کچھ اچھا سا میٹھا سا اور اپنے بارے میں آپ کے پتی کیا کرتے ہیں
وہ آئی ٹی میں ہے
اچھا بچے کتنے بڑے ہیں آپ کے تین سال
دس سال دسویں
اچھا اچھا اچھا ٹھیک
ابھی ون ایئر کی بیٹی ہے
ہاں ہاں ہم آپ
بیٹی بیٹی
ہاں اچھا ٹلر
تھرڈ وار ہوں
اچھا بس ج
ہوں
اسکول میں تو نہیں میں کھ بناتی کھانا مما بناتی
آپ کو تو تو فری رہتے ہو آپ سارا دن
ایسا ہی سمجھو
ہیلپ بھی نہیں کرتے ہو کیا
ہیلپ ہاں ہیلپ تو کرتی رہتی ہوں آپ کا پری خرا ہوتی ک
اتنا بڑھیا کھانا بنایا ہ
ہاں وہ کیا مگراہے
اور آپ کو آپ کی سگنیشر ڈش کیا ہے
ہاں
میں نے آپ کو سنا نہیں کیا بولا
آپ جو بنا کچھ بھی آپ کف
اچھا یہ یہاں کا اور وہاں کا مختلف ہے
ہاں
کشمیر میں جس طرحق سے کھاتے ہیں نا اس طریقے سے یہ وہاں نہیں کھاتے اور جس طریقے سے وہاں کھاتے ہیں اس طریقے سے یہاں نہیں کھاتے بات ایسی ہے ہم ا جو بھی ڈش بناتے ہیں نا وہ ہم چاول کے ساتھ لیتے ہیں اور ہم چاول دن میں دو مطلب ایک دن میں دو بار کھاتے ہیں ایک صبح ایک شام
اچھا ہ روٹی نہیں بناتے
ہاں اسی میں اسی سالن میں چاول مطلب کھاتے ہیں ملا کے آپ لوگ چاول اور روٹی اکٹھے کاتے ہو ہم روٹی نہیں کھاتے ہیں ہم روٹی چائے کے ساتھ لیتے ہیں اب کوئی کوئی لیتا ہے یہاں بھی سبزی جی روٹی کچش لیکن ایسے نہیں عام طور پر یہاں پہ آ ہ سال ن اورور یہ رائی سکھاتے ہیں
گرمی ہے کیا فل وہاں پہ اور یا ٹھنڈ ہے
بس یہی ایک دو دن سے اب گرمی پڑ رہی ہے باقی پہلے ابھی تک تو ٹھنڈ ہی تھی اتنی بھی نہیں موسم چینج ہو گیا پھول کھل گئے باہر آ گئی لیکن کشمیر تو ہے ہی جاننا کا نام
ہاں
ہ یہ تو جنت کا دوسرا نام کشمیری ہے نا یہاں پہ یہاں پہ پہ یہاں پہ پہاڑ ہے یہاں پہ ندی نالے ہے
ہاں اچھا مجھے تو خواہش آ رہا ہے ہاں ابھی باق کیا ہے
ہاں کبھی جاؤ ہ
ہ کیا آپ ہی ہونا
ایک د م بس آپ بتاؤ ہاں ایپل کھاتے ہیں ابھی تو ہم ملن کھا رہے ہیں خربوزہ جسے کہتے ہیں ہاں
کتنا کہ دی ہ روپیس
مجھے ایسے تو نہیں پتا میرا بھائی لاتا ہے وہ خود اس فروٹ کے ساتھ کرتا ہے مجھے ریٹ کا نہیں پتا
اچھا
ہاں
ہوں
ڈائم ہو گیا
ہاں تو کچ کر کے فری کر ت
اوکے